ہلو السلام علیکم دیتیی ہلو ہلو ہلو ہلو
کروپت
السلام علیکم دیدی دوی
وعلیکم السلام
کیسے ہو دیدی
الحمد للہ ٹھیک ہوں آپ سناؤ
الحمد للہ ٹھیک ہوں آپ سناو
میں بھی ٹھیک ہوں
جی جی جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ سناؤ آج کل کیا چل رہا ہے آپ کی لائف میں؟
آپ کو وہ نہیں ملا جو میں نے دیا بس
جی جی جی ج جی ملا وہ مجھے میں نے سوچا تھوڑی سی ہال چال پوچھو
ب وہی صبح ہوتی ہے شام ڈلتی ہے اور ایسے ہی دن گزرتے ہیں ہنسی خوشی فیملی کے ساتھ
ایکچولی میں نے آپ کو اس لیے فون کیا آج مجھے پرانے اسکول کے پکچرز دیکھ رہی تھی نا تبھی انہیں دیکھ کر اسکول لائف کی بہت یاد آ گئی مجھے
بالکل سکول لائف واقعی زندگی کی سب سے خوبصورت مطلب سب سے خوبصورت حصہ ہوتا ہے جب اسکول ختم ہو جاتا ہے تب اس کی اصل اہمیت سمج آتی ہے
صحیح کہا بہن آپ اپنے اسکول کے دن تو مستی والے دن ہوتے ہیں نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی ذمہواری
ہاں بالکل اگر صرف پڑھائی اور دوستوں کے ساتھ مستی مجھے تو اپنا پہلا اسکول ڈے بھی یاد ہے پہلا دن
جی جی دیدی آپ کو ڈر لگ رہا تھا
بہت زیادہ میں م کا ممی کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی
میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا میں بھی تو رہی تھی بہت رو رہی تھی میں
بچے اکثر پہلے دن روتے ہیں پھر دھیرے دھیرے اسکول ہی سکول ہی دوسرا گھر لگنے لگتا ہے
مجھے نا اپنی کلاس ٹیچر بہت پسند تھی وہ بہت پیار سے سمجھ آتی تھی مجھے
اسک لائف کو اور بھی یادگار بنا دیتے ہیں
اسٹرکٹ ٹیچرس بھی ہمارے بھلائی کے لیے ہی ہوتے ہیں اس وقت برا لگتا ہے لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے
بالکل اسٹرکٹ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہوتے ہیں اس وقت برا تو لگتا ہے مگر بعد میں سمجھ آتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہی سب کر رہے ہو کرتے تھے کیونکہ آگے چل کر ہم ڈاکٹر بندتےے انجینئر بنتے بدوولت تو انیں کی ہوتی ہے نا
صحیح بات ہے مجھے اسکول اسمبلی بھی بہت یاد آتی ہے آپ کو پت ہے جب ہمارے سینئرس ہوا کرتے د تھے ن وہاں وہ جلدی آ کے صبح ڈھائیس پہ بیٹھتے تھے پھر ہم نا تین فرینڈس اگلے دن بات کرتے ہے آج ہم جلدی صبح آئیں گے ڈائس پکڑیں گے اور پریئر پڑھائیں گے
ہاں صبح صبح لائن میں کھڑے ہونا پریئر کرنا اور پرنسپل کی باتیں سننا اور وہ دعا کرنا پہلے وہ سب سے یادگار رہتا ہے
اور اسمبلی میں نا کبھی کبھی وہ پیچ دینا میں کبھی تلاوت کرتی تھی کبھی دعا کرتی تھی کبھی بڑی بڑی اسپیچ دیتی تھی میری اسپیچ نا سب کو وہاں بہت پسند تھی
اسپیچ دینے سے نا کانفیڈینس بیٹھتا ہے
جی بالکل صحیح دیدی مجھے اسٹیج پر جانے سے بہت ڈر لگتا تھا پہلے پہلے پھر جب مجھے نا کانفیڈینس آیا تھا نا اچھا لگتا تھا کہ کہ میں ہر ایک چیز میں پاٹسپیٹ کروں
ہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا لیکن پریکٹس سے ڈر ختم ہو گیا اور کم بھی ہو گیا پہلے کام ہو گیا پھر ختم ہی ہو گیا
جی میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے وہی کہا اسکول میں سب سے اچھا وقت مجھے لنچ بریک لگتا تھا دوستوں کے ساتھ گپ پے کرنا مزے کرنا اوپر نیچے چ کرنا
ہاں جیسے نہ مجھے بھی جیسے ن وہ ہم کوئی قیدی قید سے چھوٹ رہے ہوتے تھے بس اوپر نیچے اپنی مرضی سے آتے تھے جاتے تھے کلاس روم میں بس وہ بریک ختم ہوتے ہی اپنے اپنے کلاس روم میں باگو لیکن پتا ہے سب سے اہم بات کیا ہوتا تھا گانج بریک کے بعد لنچ بریک کے بعد یہ ریئل ہے لنچ بریک کے بعد ہمارا نا باولوجی کا کلاس ہوا کرتا تھا آپ کو پتا ہے
ہاں
ہ نیند آتی تھی اتنی زیادہ نیند اتنی زیادہ نیند خدایا رحم پھر میں نے کھانا کھایا ہی تو اتنی مجھے آج بھی آتا نا مجھے ہنسی آتی تھی پھر مجھے سر وہی سے بول رہے تھے جا کے پیچھے سو جاؤ
جب ن سب دوست مل کر لنچ کر تھے نا پہلے پہلی مجھے گندا لگتا تھا میرا من ن اچھا نہیں لگتا تھا شیئرنگ کرنا پھر جب سیکھا شیئر کرنا اچھا لگتا تھا سب کا سال لینا اس کا لینا اس کا لینا اپنا دینا
اور دوسروں کے ٹفن میں اپنا اپنا ٹفن اپنا ٹفن زیادہ انٹرسٹنگ لگتا تھا
بالکل صحی بالکل بالکل صحیح کہا کسی کے پاس بریانی ہوتی تھی کسی کے پاس نیوڈلس کسی کے پاس کچھ اور چیزیں سے لیکن میں تو پہے سے بہت کافی چوزی تھی مجھے بس نا یہی ٹکی وکی ہونی چاہیے
ہاں اور سب ہاں اور سب مل کر مزے سے کھاتے تھے آپ کو نا وہ بھی عادت تھی نا اب زیادہ تیکھا بھی نہیں کھاتی تھی
جی جی میری جو دادی ہے نا میں فورتھ کلاس تک کھاتی تھی ت ملک اور وہ سوپ کے ساتھ پھر اس نے میرے نا پیر لیے اس کی ان کی پٹائی کی
ہاں ہاں ہاں ہاں
بولا نہیں جی آپ بڑی ہو گئی آپ جی سالن کھاؤ اسکول کے دوست بھی کتنے پیارے ہوتے ہیں نا
ہاں اسکول دوستی یعنی فرینڈشپ اکثر بہت سچی ہوتی ہے
ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنس کر لوپٹ ہو جاتے تھے
اور پھر ٹیچر آ کر کہتی تھی کلاس میں شور مت کرو یہ تو عام ورڈ ہے کلاس میں شور مت کرو
ہاں ہاں ہاں آج کل نہا جیسے کلاس روموں میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے نا یہ ہر یہ تو ہر کلاس میں ہوتا تھا تب تب کی اسکول لائف اور آج کہ اسکول لائف مجھے بہت ڈفرنٹ لگتی ہے
اٹل ہو گئی اب اگزامس کا دن یاد ہے آپ کو
نہ دوستی زیادہ اسکول میں کلاس میں بھی اکیلے رہتے ہیں بس انگلش پہ فوکس اور کچھ نہیں
اچھا اگزام کیا دن یاد ہے آپ کو
جی جی کیسے بول سکتی ہوں بہن ایگزام کی پہلی رات بہت ٹینشن ہوتی تھی
اور ایگزام کے بعد لگتا تھا سب کچھ غلط کر دیا
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں پھر رزلٹ آتے ہی تو پت چلتا تھا اتنا بھی برا نہیں ہوا تھا
ہاں اور کیا اور سناؤ آپ ایک منٹ مجھے نا بہن کال کرتی ہے بار بار پتا نہیں اسے کیا مسئلہ ہو گیا اب ٹائم ہونے کے بعد بولتی ہوں اس کو کیا بات ہے اور پت ہے جب ن وہ رزلٹ کی ٹینشن ہوتی تھی ٹینشن آپ کو بھی ہوتی تھی نا ایگزام کے بعد رزلٹ او ہو ہو ہو ہو
جی بالکل ہوم ورک بھی اسی لیے دیتے تھے ہم اگزامس کے لیے تھوڑا پریپیئر ہو جائے گا خود کو اچھے سے پرپیئر کرے
صحیح بات ہے لیکن اس وقت ہوم ورک دشمن لگتا تھا
سچ میں سچ میں بہن کبھی کبھی ہوں اور کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی
جب میں نے میری اسکول لائف چھوٹ گئی نا اب میں ایک ہی جگہ مطلب بیٹھ گئی نا ا وہ ٹریجڈی کی وجہ سے تو آپ کو پتا ہے میں نا یہ کیا کہتے ہیں اسے میں پھر لوگوں کو کہتی تھی میرے پاس آ جاؤ کام کرنے کے لیے میں لکھ کے دوں گی کسی کو پریکٹیکل بنانی ہے نا میں بناؤں گی عمر کی پریکٹیکل میں نے بنائی ہے ٹویلتھ میں ارا کی لکھی ہے میں نے میں نے بہت ساروں کی پریکٹیکل پھر
جی آپ کو آپ کا کیا بولنا ہے آپ تو بہت ہیلپنگ ہے ہر ایک کے لیے
ہیلپنگ کی بات الگ ہے
کہ وہ ٹویلتھ کی پیپر شاید ہماری دادی کو اس ٹائم حج پہ جانا تھا آپ کو پھر میرے ماموں نے اس کوول ڈراپ
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
یاد ہے مجھے وہ آپ کا چلنا
ہاں میں تو چلتی تھی اسکول جاتی تھی خود سے میرے فرینڈس تھے آج بھی میرا فرینڈ سرکل بول رہا ہے آپ کو کیا ہوا اان
پھر چل وہ ہوم ورک ہم نہیں کرتے تھے ٹیچر کی وہ ڈانٹ کتنا کتنے بہانے بناتے تھے ہم وہوگ
سرنا مجھے کام کر کے ہوتا تھا اور میری فرینڈ شائستہ کو جانتی ہو نا اکثر اس کے پاس اگر کاپی ساتھ نہیں ہوتی تھی یا کچھ میں اسے اپنی کاپی دیتی تھی
مجھے تو آپ کا نہیں چل پاتا آپ کو یاد ہے جب ہم وہاں گئے تھے شادی پہ آپ نے ہم سب کی وہ لیمز لکھی تھی
ہاں اور کیا وہ آپ نے بولا تھا میں پندرہ دن کے لیے آیا
جیسے نا مجھے جیسے مجھے بھائی یا بہن کی شادی
میں نہیں پر ماما کو بولا میں نے بولا اس نے رھی تھی نا پندرہ دن کی دی ہو ہم دوسر ہی دن گھر گئے سب
لیکن ایک بات ہے نا وہ دن کہیں نہیں آئی
نہیں خدا کی سم نہیں آئیں گے ہم سب کتنا مل ملتے
اور آپ کو پتا ہے کتنا مسچیویس ایکٹیویٹیز اسکول میں کرتے تھے پھر ہمارا جو کلاس کا مانیٹر تھا نا وہ کر جاتا تھا اسکول پرنسپل کے
چلو ٹھیک ہے میں آپ کو بعد میں ملتی ہوں مجھے بہن کال کر اللہ حافظ سبمٹ کرنا